ہیلو ہیلو ہیلو وعلیکم السلام بھائی جان ویلکم السلام بھائی جان بولے نا بھائی جان کیا کیا لایا
سب خیریت ہے بھائی جان
ہاں بھائی جان سب میرا بھی خیریت ہے اور بتائیں یہاں اپ کیا کر رہے ہیں بھائی جان
لیپ ٹاپ چلا رہے ہیں
بھائی جان اچھا تو چلائیے گا کمنٹ نہ مارے
نہیں ک نہیں ہوتا
بھائی جان کھڑا ہو گیا
ہاں
پ کیا کھانا کھائے بجا
روٹی سبزی
اور
اور دودھ جھی
بچے کیا بھائی ع کہ دودھ پیتے ہیں بڑا ہوئی یہ بڑا
آرے ابھی بھی پیتے ہیں
گائے کا دودھ پیتا ہے یا بھسی کا دودھ پیتا ہے بھائی جا
جوون
ہم کو تو بھائی ج بسی کا دودھ بہت پسند ہے آپ کو پسند ہے
ہاں پسند
تو گائے کا دودھ پسند نہیں ہے کیا
پسند ہے
او بھائی جان سر آپ پیتے ہیں
نہیں
اچھا کام کرتا
آپ بتائیے کھانا کھا لیے
ہاں بھائی ن ابھی کا رہے ہے بھائیان
کیا کیا
ا می ہے چیڑا کا بھجا ہے اس میں مکچر ہے اس میں بھجیا ہے ہرا مٹر ہے اور بادام پیاز والا ہے
سی ج اور بتائیے پڑھائی لکھائی کیسے چلتا ہے
ہاں ٹھیک چل رہا ہے آ کا پڑھائی لکھا ایک کوئی جگہ چل رہا ہے بھائی جار
ہمار بھی ٹھیک چل رہا ہے
بھائی جان بہت بھوک لگا تھا بھائی جان اس ہم سب بازار کا سامان خالی
ویسے بھائی جان کو سردی ہو گیا بھائی جان کیا کیا جائے کہ چھٹ جائے گا
سردی با
ہوں بھجن بہت بجور ہوا
ارے سردی تو موسم کے انسار آتی جاتی رہتی ہے کوئی نہ کچھ دن میں ٹھیک ہو جائے گا
بھائی جان بہت پریشانی ہو رہا ہے
پریشانی تو ہوتی ہے
تو چلیے بھائی جان اچھی بات ہے اور بتائیے بھائی جان لیپ ٹاپ پڑھائی کر رہے ہیں لیپٹاپ سے
ہاں کر دین
آج لے ہی لیے ہے لیپٹاپ بھائی جان
کیا کرے بھائی ج ہم پڑھائی کرنا رہتا ہے
او بھائی جان تو کتنا پڑھائی کرتے بھائی جان کتنا دن سے تو لیپ ٹاپ بند تھا آج کے اتنا پڑھائی کیے بھائی جان بتائیے تو
آج لگ بگ
اس میں میں دادا دادا جی کے ساتھ کدھر جا رہے تھے بھائی جان گھومنے
گئے تھے اسپتال
او بھائی جان ٹھیک ہے سب چیز بھائی جان کوئی دقت نہیں نا ہے
نہیں بھائی گ سب ٹھیک ہے سب کھاہیے پھر
کیوں گئے تھے بھائی جان
ہم دادا جی اس میں کام کر رہے ہیں
ا دادا جی کام کرتے ہم کو لگا بھائی جان کی اسپتال میں آپ لوگ دادا جی کو کچھ پروابلم تھا تو اسی کن اسسپتال گئے تھے چلیے کوئی نہیں بھائی جان معافی چاہتا ہوں غلط سوچنے کے لیے
کوئی بات نہیں
اور بتائیے بھائی جان کہیں گھومنے چلا جا
ہاں چلیے
بھائی جان ہم سوچ رہے تھے کہ کہیں دور گھومنے چلا جائے اور وہاں سے خود کا جائے گا
ہاں بالکل ہم تو سوچ رہے ہیں کیرلا جانے کے لیے کیرلا
ندی میں ڈوبی آیا جائے گا کیا بھائی جان
ہاں ب س
ویسے بھائی جان ہم لوگ ندی میں ڈوب
نہیں گریے آپو س
ہاں بھائی جان تھوڑا پیچھے سے آواز آ رہا ہے کوئی ٹی وی یہ سب کا ہم کو تو تیرنا نہیں آتا ہے بھائی جان لیکن ہم سیکھ جائیں گے بھائی جان سمندر میں کود کے
چلیے چٹلیے
ویسے بھائی جان آپ کیا سمندر میں کودتے تھے تو کیا ہوا تھا بھائی جان
کچھ نہیں ہوا تھا تھوڑا سا چوٹ لگ گیا تھا
او بھائی جان تو پتھر کے بیچ کی کودک تھے ہم تو اس دن قودکت بائجان سمندر میں تو ڈلفن دیکے تھ
ار پاتہ نہیں تھاکی م پر تھ رہ ہے
او بھائی جان تو اچھا سے خود اکنا چاہیے بھائی جان ہم تو ایک بار کودتے تھے تو بھائی جان ڈولفن دکھا تھا تو ہم ڈولفین کو چما لے کے آگ
چمالے کیا گے
یہی بات ہے
چال
نہیں بھائی جان مت لیکن ڈولفن کا جو ہوتا ہے نا شریر اس پہ چما لیے تھے بھائی جان بہت اچھا تھا بہت پیارا تھا بھائی ج نا وہ میرے گودی میں آ گیا تھا تب ہم کیا کرے بھائی
ہوں
ویسے بھائی جان آپ کبھی ڈولفن کو دیکھے ہیں سامنے
سام میں تو نہیں وہ انٹرنیٹ چھٹے
ہاں تو بھائی جان ہم تو سامنے دیکھے ہم تو چوما بھی لے لیے بھائی جان اور ہم سوچے تھے کہ سنگاپور اس ڈولفن کو لے کے جائے اسی پہ بیٹھ کے
چلیو ہوں
ویسے بھائی جن آپ کے پاس جو ڈولفن کھلوا تھا آپ اس کو بھی چما نہیں لیے
نہیں ہم نہیں لے جائ گے
او اور بتائیے بھائی جان ج
کیا کر رہے ہیں آپ
ہم کچھ نہیں کر رہے ہیں بھائی جان
امی ابو اب کو کہتے ہیں
وہ لوگ کھانا کھا رہی ہے بھائی جان
چلیے ٹھیک ہے اور بتائیے
سب ٹھیک
موسم کیسے ہیں وہاں کا
بہت گرمی ہے بھائی جان بہت زیادہ گرمی ابھی تو اچھا خرصہ ابھی ہم نہاائے بھائی جان تو کافی ہا بہ رہی ہے
اس وقت نہ آئے تھے
ہاں
اس وقت میںئے ہیں
ہاں بھائی جان صبح میں نہیں نہئے تھے اس لیے ابھی نہ
چلیے تیر گرمی کے موسم ہے معان صی
ہاں یہ تو بات ہے آپ بتائیے بھائی جان آپ کس وقت نہات
ہم تو صبح یا دوپہر میں میں آ تو ہاں بس یہ کانا بنانا نہیں آ جات
جی بھائی جنم کو آ جاتا ہے آپ کوا جات
ہاں ہم کو بھی آیاج اچ
کیا کیا کھانا بنانے آپ
چاول دال سبزی
ایک ایک
یہی سب
اچھا بھائی جان اور بتائیے بھائی جان کیا پنیر کا سبزی بنانے آتا ہے
نہیں بھائی جل اتنا اچھا سنے سن
تھوڑا بھی اچھا سے نہیں آتا
آپ کو آتا ہے
جی بھائی جان ہم کوتا ہے
کیسے بنایا جاتا ہے
ہم بناتے ہیں بھائی جان پہلے پنیر کو لے آؤ پنیر کو کاٹ دو پنیر کو ڈال دو اس میں تیل ڈال دو کڑھائی میں بوج دو اور اس اس کے بعد پیاز میں اس کو لگا دو ہو گیا بن گیا اور کھا لو
چلیے ٹھیک ہے اور بتائیے بغیچے جانے کی ت نہیں گھوم گے آپ کو ہ
پڑھنے جا رہے بھائی جان اور پڑھائی بھی بہت اچھا سے کر رہے آپ پڑھائی کر رہے ہو بھائی جان آب پڑھائی کر رہا چلیے تب تو اچھی بات ہے ویس بائی جان چلیے نا گھوم کے آ جائے کر ویسے بگریید کہ بن رہے ہے بائی جان
اس وق گاؤں بھی منا رہے ہیں اب اب ابمی ابو کے ساتھ
او اور بھائی جناب کے پیچھے سے کوئی عورت کی آواز آ رہی ہے ابھی کہ ہمھی جانا ہے کیا
نہیں بھائی جر
ہاں ٹی وی چل رہی ہے
ہاں ہاں بھائی جان
کر دیجے بھائی ج ن ابھی ہم لوگ اچھے سے بات کیا جائے
ٹھیک ہے بھائی تو پ کا ن اور بتائیے
ہاں بھائی جان میرا سب ٹھیک ہے آپ اپنا بتائیے نا بھائی جان ہاں
بکرید کا سامان و سب خرید لیے
نہیں بھائی جان ابھی نہیں خریدا ہے آپ کے ساتھ چلیں گا خریدنے بھائی جان ویسے جوتا خریدنا ہے بھائی جان کتنا کا خریدا جائے
سب سے بڑھیا جوتا ہو جائے گا پانچ سو پانچ چھ سو
پانچ چھ سو میں سب سے بڑھیا جوتا ہو جائے گا نا
ہاں اس سے بھی بڑھیا ملتا ہے آپ کے بجٹ کے انسار
اچھا دیکھتے کتنا میں ہوتا ہے ٹرائی کریں گا خریدنے کا
ٹھیک ہے
اور بت بتے بھائی جان آپ کو کیا کیا کھانا ب نہیں آتا
کھانا میں ایک روٹی کو چھوڑ کر سب بنا لیتا ہوں
ا روٹی کو چھوڑ کے سب بناتے تو روٹی ہم سے کیوں نہیں سیکھ لیتے بھ جان ہم کو کافی اچھے سے آتا ہے بنانے
کیسے بنایا جاتا ہے بھائی
روٹی کو گرم کر کے پہلے روٹی کو بیل لیجے جیسے بلاتا ہے اس کے بعد آری آڑ سے اگر ٹیرا میرا ہو رہا ہے تو کوئی سمسیا نہیں ہے بھائی جان اس پہ ایک کٹورا رکھ لیجے اور اس کو چاقو سے بڑھیا سے کاٹ دیجیے اور اس کا جتنا کٹا ہوا سائز ہے اس کو ایک پھر سے ایک لوہیا بنا لیجیے بھائی جار اور گول تو ہو ہی جائے گا
کہ لیے ادھر کسی کا نگاہ ہے کیا بھائی جن
ہوگا تو ہم آ کو بتا دیں گا
ب گیت کیا بھ آوج آج
کیا چیز کا رہا ہے
جی تو
نو بھائی جان ادھر آ رہی ہوگی اب نہیں جا رہی ہوگی کہ ابھی بھی جا رہی ہے
نہیں اب نہیں ج رہ ہے
ٹھیک ہے بھائی جن تھوورا ہم دیک کے آتے کیا ہے نگاہ ہے کہ نہیں ہے چلیے ٹھیک ہے بھائی جان رکھتے اپنا خیال رکھ ٹھیے گا بھائی جار اللہفی اللہ حافظ بھائی جان